ہلو
ہیلو
السلام ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہلہ وبرکاتہ
ب سالم بالگام
وعلیکم السلام اور خیریت سے ہو
ہاں سب خیریت ہے اللہ تعالی کی رحمت ہے
الحمد للہ جی ہم بھی خیریت سے ہیں ہم بھی خیریت ہے اور آپ کے والدین خیریت سے ہے
ہاں سب ک ہاں سب کھیری اب امی جان ابو جان بھائی جان سب کہہ رہے ہو
الحمد للہ اور فرمائیے کھانا وغیرہ ہو گیا آپ کا چائے ناشتہ
ہاں چائے ناشتہ تو ہو گیا ابھی کھانا بن رہا ہے
اچھا الحمد للہ ماشاء اللہ دیکھیے چائے تو ہمیں پینا بہت ضروری ہے چائے کے پین کیا انسان جب تک صبح چائے نہیں ملتی نا تو انسان کا دماغ جو ہے وہ کام نکلتا مائنڈ کام نہیں کرتا بالکل
ا تو سیے چاہے تو روری ہے لیکن وہ صحت کے لیے اتنی بھی نقصان داک بھی ہے
بے تک بے تک کا ہی فرمایا جی دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ
لیکن آج ہاں جی آج کل شوق ہو گیا ہے نا یہ شوق نہیں ہمارے شریر کے ہمارے حساب سے شریر کے لیے ضروری ہو گیا ہے چائے وغیرہ
بے شق بے شق بالکل صحی فرمایا یہ دیکھیے گرمی میں اگر دیکھا جائے تو گرمی میں اس کا استعمال نقصان کرتا ہے زیادہ تو کھیل گرمی میں بھی گرمی میں نقصان کرتا ہے پھر سردی اور جب بارش کا ٹائم ہوتا ہے تو الحمد للہ اور ٹائم پہ زیادہ نقصان نہیں کرتے چاہی گرمی میں زیادہ نقصان کرتی ہے تو گرمی میں جو ہے ہمیں گرین ٹی گرین ٹی وغیرہ ہوئی کافی وغیرہ ہوئی تو یہ ان کا استعمال کرنا چاہیے
ہاں یہ سری اپنسکنجی وغیرہ دہ کی لسی وغیرہ م کچھ بھی بنا سکتے ہو
بے شک دیکھیے یہ گرمی میں جو ہے بے شک بے شک شکنجی ہوئی اور دہی ہوا لسی ہوئی چاچھ ہو اور کیا نام ہے جوس ہوتے ہیں پپیتے کا بیل کا الحمد للہ یہ س چیزیں ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کریں ج سے کہ ہمارا جو پیٹ ہے وہ ٹھنڈا رہے
ہاں جی
لیکن ایک بات کا خاص طور پہ دھیان رکھنا چاہیے کیا ہوتا ہے کئی بار ہم کوئی دکان پر جاتے ہیں نا کولڈ ڈرنکس وغیرہ یا کوئی لینے جوس وغیرہ لینے بھی تو کولڈ ڈرنکس اگر دکاندار دے گا تو آپ اس سے ہم ہماری عادت سے کیا ہوتی ہے کہ بھیا سب سے چلڈ سب سے ٹھنڈی ہوناا وہ کولڈ ڈرنک دینا ارے بھائی سب سے ٹھنڈی وہ ہے تمہارے لیے نقصان ہے زیادہ ٹھنڈی چیزیں بھی پینا غلط ہے ج میں برف ہی جم رہی ہو اور آپ بول رہے ہو کہ بالکل چلتی ہے نارمل بالکل بالکل
ہاں اتنا ا بھی ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے کہ اپن پر مطلب اپن پینا چاول ہے وہ پی نہیں رہی ہے تو پھر دو وہ بھی پینا بےیکار ہے نا وہ بھی نقصان دک رہتا
بے شک صحیح فرمایا آپ نے بالکل صحیح فرمایا دیکھیے ہاں کولڈ ڈرنک تو جیسا دیکھا جائے تو ہمارے لیے صحت کے لیے بہت نقصان داک ہے کولڈ ڈرنکس کی جگہ جو ہے ہم جوس کا استعمال کریں بیل کا ہوا پپیتے کا ہوا اور کئی بار کیا ہوتا ہے دیکھیے پپیتے اور یہ پپیتے وغیرہ ہوئے کیلے ہوئے موسمی وغیرہ ہوئی تو ان میں کیا ہوتا ہے لوگ بھگ ا ان کو پکانے کے چکر میں ان کو مطلب میٹھا کرنے کے چکر میں اس میں جو ہے انجیک ن وغیرہ کوئی ڈرپ وغیرہ ایسی لگا دیتے ہیں تاکہ یہ میٹھا ہو جاتے ہیں اور پک جاتے ہیں
ہاں جلدی مطلب جلدی کے چکر میں
جی تو دیکھیے اگر آپ جو ہے اگر آپ کے پاس جگہ ہو پیڑ پودے لگانے کی تو آپ دیکھیے پپیتے کا پودا لگا دیجیے اور کیا بولتے ہیں انار کا ہوا کیلے کے ہوئے یہ دو تین پودے اگر پیڑ اگر ہم نے آپ نے لگا دیے تو الحمد للہ آپ خود ہی خود گھر پر مکسر میں پیس کے الحمد للہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی اپنے ہاتھوں سے بنا ہوئی جوس پیے تھ الحمد للہ وہ سب سے بیسٹ رہتا ہے
ہاں
آپ نے کبھی بنایا جوس گھر پر
پ گرپل تو نہیں ہے بنایا لیکن جیسے گاؤں ہے ج مطلب ویسے پھل کھائے ہیں نا گاؤں کے کچھ علاقا ہے اور ہاں انار ہے اور پپیتا یہ تو ہوتے رہتے ہیں
جی جی جی صحی فرمایا دیکھیے ہمیں کیا کئی بار ہم پھل فوٹ وغیرہ لے کے آتے ہیں بازار سے تو دیکھیے کئی بار بہت س کو دیکھا ہے ہم نے جو وہ ہے ایسے کرتے ہیں کہ ان کو دھوتے نہیں سیدھے چاقو لائیں گے چقو سے کاٹ پیٹ کے اور چھلکا چھل کے کھا لیتا ہیں تو دیکھ غلط ہے پہلے ان کو لائے تو ان کو اچھے صاف پانی سے دھوئے دھونے کے بعد جو ہے اسے اچھے سے اچھے دھونے کے بعد میں پھر اس کو کھانے کے لیے استعمال کریں
نہیںل نہیں تو جو اس میں جو کیٹڑ وغیرہ لگے ہوتے ہیں ان سے مطلب اپنے شریر میں چلے جاتے بیماریاں بھی ہو جاتی کانے سواد کے چکر میں اپن بیماریاں پال لیتے اپنے شریر میں
بے ش وق بےش س وق صحیح فرمایا ان کے چکر میں ہم بیماریاں پال لیتے ہیں کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارے بچے جو ہے جیسے کہ ہم پھل فوٹ وغیرہ لے کے آتے ہیں بازار سے تو ہمارے بچے نہ سمجھ ہوتے ہیں بیچاروں کو بھوک لگتی ہے جضد کرتے ہیں امی ایک تو ابھی دے دو آم وغیرہ لے کے آتے ہیں تو امی ایک تو ہم امی جان ابھی ایک تو ہم کو دے دو گھر پہنچتے تو کھائی لیں گے ہم بھوک لگ رہی ہے بہتے لیکن بچے جضد کرتے ہیں نہ سمجھ ہوتے ہیں تو دیکھیے بچوں کو سمجھاائے بیٹا ابھی اس میں کیا مٹی وغیرہ لگ رہی ہے گھر پہ جا کے ہم اچھی طرح سے صاف کر کے ایک کی جگہ آپ دو آم لے لینا ایک کیلے کی جگہ آپ دو کیلے کھا لینا لیکن گھر جا کے کھانا اور اگر آس پاس اگر بچہ زیادہ ہی جیت کرے تو آس پاس دیکھ لیجے کوئی پانی کی ویوستھا یا ہیڈ پمپ وغیرہ ہے یا پیاؤ وغیرہ ہو تو تو بچوں کو اچھے سے د
ارے نہ ہو تو ایک بوٹ ہاں دکان وغیرہ ہو تو ان سے بوٹل لے لو نا دس روپے کی تو اب وہ پینے کے لیے بھی بچوں کے ہاتھ دھونے کے لیے بھی کما یہ اور پینے کے لیے اور پھل دھونے کے لیے
جیدی جیدی
ہاں
جی جی دیکھیے بچے دیکھیے پھل فوڈ تو ہماراری صحت کے لیے بہت اچھا ہے ہمیں طاقتور بناتے ہیں ہمارے جو ہے امیونٹی بناتے ہیں اور انار وغیرہ ہوا تو انار دیکھیے ہمارے انار ہوا اور کیا ہوتا ہے ایک چیز اور ہوتا یہ جو ہمارا بلڈ سرکولیشن بڑھاتی ہے وہ بلڈ ہماری پلیٹیں وغیرہ بڑھاتی پپیتا ہو ابھی پپیتے کا جوس دیتے ہیں وہ ہماری پلیٹ ہے جو پپیتے کے پتے ہوتے ہیں نا ان کو پیس کر کھانے سے پلیٹیں بڑھاتے ہیں ہماری
پپیتے کے پتے ہوتے ہیں نا ان کا جوس جیسے تو کڑوا ہوتا ہے من تو پیا ہے بت ان سے پلیٹس وغیرہ بہت جلدی وڑتے ہیں ہ
جی دیکھیے تو ہمیں دیکھیے آپ کو سب سے اچھا اچھا پھل جو ہے وہ کون سا لگتا ہے
ہاں جی جیسے مطلب فھلدسا بھی ٹھیک ہے
د سکتے کہ پھل کھانے میں تو ہاں فرمائی گی فرمائیے
اچھا لگتا ہے سب سے زیادہ جوس میں موسمی والس ہ
بالکل صحیح فرما صاحب سیب جو ہے الحمد للہ سب سے بیسٹ اور سب سے اچھا رہتا ہے اس سے سیب جو ہے ایک طرح سے مہنگا آتا ہے لیکن وہ ہے ہماری شریر کو طاقت بہت دیتا ہے سیب سیب سے دماغ بڑتا ہے دماغ کے جو ہے دماغ کے مائنڈ بالکل لیکن سیب کا استعمال جو ہے آپ اگر ماشاء اللہ اگر صبح مارننگ میں اگر سیب کا استعمال کریں نا چائے پینے سے پہلے تھوڑا پانی اٹھے پانی پی کے جو ہے آپ اس کو سیب کو دھو کر کاٹ کے کھائے الحمد للہ صبح بھوکے پیٹ اگر سیب کھا لینا آپ ڈیلی تو آپ کا دماغ تیز رہے گا بالکل تیز ہو جائے گا دماغ مطلب اور طاقت طاقتور طاقت ر بناتا ہے سیب کھانے سے تیب بہت زیادہ فائد مند ہے ہمارے لیے چ مہنگا آتا ہو لیکن وہ ہمارے لیے صحت کے لیے بہت اچھا ہے سیب لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے لوگ بگ جو ہے سیب کے مہنگے آتے ہیں تو مہنگے ہونے کے کن جو ہے سیب کو نہیں خرید پاتے ہیں جیسے کہ کیلے ہوئے چلو الحمد للہ پل فروٹ میں دیکھا جائے تو سب فائدے مند ہے لیکن کیا جو سب سے مہنگی چیزیں ہوتی ہے نا دیکھیے انار ہوا سیب ہوا تو دیکھیے یہ ہے تھوڑا جلدی اسپیڈ سے جو ہے ہمارے گروھ بڑھاتے ہیں بلڈ سرکولیشن بلڈ وغیرہ یہ بڑھاتے ہیں تو باقی کیلے وغیرہ یہ بھی ہمارے لیے فائدے مند ہے لیکن ان کی تلنا سیف سے نہیں کی جائے کی سیف تھوڑا زیادہ ان سے زیادہ فائدے مند رہتا ہے سیب ہوا انار ہوا
ہاں
دیکھیے ہمیں ہمارے بچوں کو جو ہے سیب کھلانا چاہیے اور ہمیں بھی کھانا چاہیے کبھی کبھار ہو جاتا ہے مان بھی کوئی پریشان ہے غریب استھتی میں ہے لینے کی اس میں تو کبھی کبھار ہو جاتا ہے پندرہ دن سات دن آٹھ دن میں اپ جو ہے بچوں کو سیب ضرور کھلائے تو ان کے لیے فائدہ مند رہتا ہے ان کی جو ہے مائنڈ جو ہے اچھے سے کام کرتا ہے دماغ بڑھتا ہے سیب کھانے سے بچوں میں طاقت آتی ہے اور فرمائیے آپ
ہاں جی میرے حاب ہاں جی
ہاں فرمائیے
نہیں میں ایسے بول رہی ہوں ایسے پھل فروٹ کھانا صحت کے لیے اچھی بات ہے
بی ش آاکک بے شااکک بیے شااکک سر فرمایا اپنے ایپل فوڈ صحت کے لیے کھانا بہت فائدے مند ہے وہ دیکھیے ہم جو ہے اپپل کو آپ نے کبھی سیب کا پائن ایپل کا جوس کیا ہے پائن ایپل کا دیکھیے پائنی ایپل بھی جی پائن ایپل کا جوس بھی اناناش
میں ہاں وہ پتایا ن نا صی ہے
جی جی جی دیکھیے وہ بھی ماشاء اللہ بہت اچھا لگتا ہے پ نے پل کا جوس بھی اور دیکھیے اگر دیکھا جائے اگر تو جوس سب سے زیادہ ٹھنڈا اگر کوئی کر ہے نا تو جوس سب سے زیادہ ٹھنڈا ہی کرتا ہے بیل کا جوس ماشاء اللہ بیل کا جو سب سے ٹھنڈا سب سے فائدے مند رہتا ہے بیل کا لیکن وہ کیا پینے میں تھوڑا کڑواہٹ تو ہلکا پھلکا رہتا ہے لیکن وہ جو ہے ہماری باڈی کو سب سے ٹھنڈا وہی رکھتا ہے بیل کا یوز
ہاں جی ہاں جی آج آپ نے میرے کو پھل کے بارے میں جوس کے بارے میں کتنی ساری جانکارییاںد اس کے لیے شکریہ پھر کاب بھی ملاقات دو گیا آپ سے اللہ حافظ
الحمد للہ بے شک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ